ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہے
آپ کی آواز بالکل دور آ رہی ہے
میں نے بولا آپ ٹھیک ہو
شپور اللہ کاپ کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ کا گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے الحمد للہ سب خیریت سے ہے آج میں گھر کی سجاوٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی مجھے لگا تم سے اس موضوع پر بات کروں
بہت اچھا موسم ہے گھر کی سجاوٹ صرف دیواروں کے سامنے تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس سے گھر کا ماحول بھی خوشگوار بن جاتا ہے
بالکل صحیح کہا تھا تم نے مجھے لگتا ہے کہ صاف ستھرا اور خوبصورت گھر انسان کے دل کو سکون دیتا ہے
ہاں جب گر موزم ہو اور ہر چیز اپنی جگہ پر ہو تو دیکھنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے اور رہنے والے کو بھی آرام ملتا ہے
تمہارے خیال میں گھر کی سجاوٹ کا آغاز کس چیز سے کرنا چاہیئے
میرے خیال میں سب سے پہلے صفائی اور ترتیب سے اگر گھر صاف نہ ہو تو م مہنگی سی مہنگی سجاوٹ بھی اپنے گھر اثر نہیں دکھاتا
یہ بات تو بالکل درست ہے میری امی بھی ہمیشہ کہتی ہے کہ صفائی آدی صحت ہے اور گھر کی خوبصورتی کا بنیادی حصہ بھی
اور پھر دیوارو کر رنگ بھی بہت ام اہمیت رکھتا ہے حالانکہ اور نرم رنگ کمروں کو روشن اور کھلا کر دیتا ہے
مجھے بھی ہلکے رنگ پسند ہیں خاص طور پر دودھیا سفید اور آسمانی رنگ
مجھے سبز رنگ بھی پسند ہے اس سے فطرت کا احساس ہوتا ہے اور دل کو تازگی ملتی ہے
ہمارے بیٹھک کے کمرے میں ہلکا سبز رنگ ہے جب دھوپ اندر آتی ہے تو کمرہ بہت پیارا لگتا ہے
واہ پھر تو بہت خوبصورت نظارہ ملتا ہوگا
ہاں اور میری بہن نے کھڑکیوں پر نئے پردے لگائے ہیں انہوں نے کمرے کی پوری شکل بدل دی
پردی وا کیع بہت اہمیت رکھتے ہیں اگر رنگ اور نقشہ اچھا ہو تو کمرے کی خوبصورت کے گنااہ بڑھ جاتی ہے
تمہارے گھر میں کس قسم کے پردے ہیں؟
ہمارے گھر میں زیادہ تر سادہ اور رنگ کے بند ہیں امی کو ادگ پسندس
سد کی بھی اپنی جگہ بہت خوبصورت ہوتی ہے
بالکل ہر چیز کا مقصد صرف اناشیا نہیں ہونی چاہیے آرام اور سکون بھی ضروری ہے
نہیں ل تم نے تو بالکل بالکل دل کی بات کہتی کچھ لوگ اتنا سامان رکھ لیتے ہیں کہ کمرہ تنگ اور بوجھل لگنے لگتا ہے
ہاں مجھے کھلا اور زیادہ ماحول پسند ہے ہلو
ہاں
میں نہیں بولا مجھے سادہ ماحول پسند ہے
گھر میں پودے لگانے کے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
مجھے پودے بہت پسند ہے وہ گھر میں زندگی اور تازگی بھر دیتی ہے
میرے گھر کی چھت پر بہت سارے پھول ہیں گلاب چمیلی اور گینڈے کے پھول جب کھلتے ہیں تو پورا ماحول مہک اٹھتا تو
ہ گھر کے اندر مری ماشاء اللہ مجھے چمیلی کی ب خوشبو بہت پسند ہے
مجھے بھی شام کے وقت اس کی خوشبو اور بھی دلکش لگتی ہے
گھر کے اندر بھی چھوٹے پودے رکھ رکھ رکھا جا سکتا ہے اس سے کمرہ زندہ اور خوشنما لگتا ہے
بالکل میری خالہ کے گھر میں ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی پودا رکھا ہوتا ہے
اور دی وو پر خوبصورت ت تصویریں یا خوشیات الفاظ بھی لگائے جا سکتے ہیں
ہاں خاص طور پر اچھے اور حوصلہ افزا الفاظ گھر کے ماحول کو بہتر بناتے ہیں
میرے کمرے میں ایک خشک جملہ لگا ہوا ہے جو محنت اور امید کی یادیں دلاتا ہے ہلو
یہ بہت اچھی بات ہے ایسی چیزیں انسان کو روزانہ حوصلہ دیتی ہے
تمہارے کمرے کی سجاوٹ کیسی ہے
میرا کمر بہت ساد
کتابوں کی الماری ہے اس میں اور کھ کتابوں کی الماری کمرے کی خوبصورت میں اضافہ کرتی ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کتابیں صرف علم بی ہے میں نے جب بھی کسی گھر میں مناظم الماری دیکھی ہو تو بہت متاثر ہوتی ہوں
اور رسوئی کی سجاوٹ کے بارے میں کیا خیال ہے
رسوئی صاف اور موزم ہونی چاہیے وہاں زیادہ سجاوٹ سے زیادہ صفائی اہم ہے
بالکل لیکن اگر برتن اور سامان ترتیب سے رکھا ہو تو رسوئی بھی خوبصورت لگتی ہے
کنی بھی اچھی ہونی چاہیے
مجھے روشنی بہت پسند ہے روشن کمرہ ہمیشہ دلکش لگتا ہے
مجھے بھی دھوپ کا گھر میں آنا بہت ضروری ہے
ہمارے گھر میں صبح کی دھوپ سیدھا آنگن میں آتی ہے
تو ویسے بھی گھر کا دل ہوتا ہے
صیح کہا تم نے بچپن میں ہم سے سارا دن آنگن میں کھیلا کرتے تھے
ہمارے گھر کا آنگن چھوٹا ہے مگر امی نے اسے پھولو سے سجا رکھا ہے
چھوٹی جگہ بھی اگر محبت اور شوق سے سجائی جائے تو بہت پیاری لگتی ہے
بالکل گھر گھر کی اصلی خوبصورتی اس میں رہنے والوں کے اخلاق اور محبت سے ہوتی ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی
سوچو اگر گھر بہت خوبصورت ہو لیکن ایک دوسرے سے اچھا سلوک نہ کرتے ہو تو پھر اسے سجاوٹ کا کیا فائدہ
بالکل کوئی فائدہ نہیں، محبت اور عزت ہی گر کو جنت بناتی ہے
اور بچوں کو بھی بچپن سے صاف اور ترتیب کی عادت سکھانی چاہیے
ہاں تاکہ وہ اپنے کمرے اور گھر کا خیال رکھنا سیکھیں
مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو امی ہر شام مجھے اپنی چیزیں سمیٹنے کو کہتی ہے
میری امی بھی ایسا ہی کرتی تھی
اس وقت مشکل لگتا تھا مگر اب اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے
بالکل عادتیں بچپن ہی سے بنتی ہیں
گھر کی سجاوٹ میں رنگوں کی انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے
ہاں بہت تیز رنگ کبھی کبھی آنکھوں کو تھکا دیتی ہے
جبکہ نرم اور متوزن رنگ سکون کا احساس دیتی ہے
تمہاری پسندیدہ رنگت کون سی ہے
سبز اور آسمانے
میری دودیا سفید اور گلابی
دونوں ہی خوبصورت رنگ ہے
اگر کبھی مجھے اپنا گھر سجانے کا موقع ملا تو میں بہت سارے پودوں اور کتابیں ضرور رکھوں گی
اور میں ایک پیارا آنگن بناؤ گی جہاں پھول اور پودوں کے لیے پانی رکھا ہو
واہ کتنا خوبصورت خیال ہے
مجھے فطرت کے قریب رہنا پسند ہے
مجھے بھی فطرت انسان کے دل کو سکون دیتی ہے
اس لے گھر کی سجاوٹ میں فطرت انصار شامل کرنی چاہیے
بالکل لڑکی لکڑی کا سامان پودے اور کھلی روشن گھر کو زیادہ خوشنما بنا دیتی ہے
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھر میں رہنے والے ایک دوسرے کا خیال رکھے
کیونکہ محبت سے سجا ہوا گھر سب سے خوبصورت گھر ہوتا ہے
بالکل صحیح کہا آج کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی گھر کی سجاوٹ صرف دیکھنے ا کی چیز نہیں بلکہ رہنے کی احساس بھی ہے
اللہ کرے سب کے گھر ہمیشہ خوشیوں م اور محبت اور برکت سے بری رہے
تمین
اللہ سب کو سکون بر گر عطا فرمائے
آمین چلو پھر اگلی ملاقات میں کسی نئے موضوع پر بات کریں گے
ہاں وہ بات تو صحی ہے اب ہمیں گھر کی سجاوٹ بھی بہت قسم سے کرنی ہے الگ الگ رنگ برتنے ہیں الماریا سے سجانی ہے پودے رکھنے ہیں
وہ تو صحی بات ہے اور نرم رنگ تو سچ میں گھر میں بہت اچھے لگتے ہیں اگر کہیں جگہ مطلب تیز رنگ ہوتا ہے نا تو وہ تو بالکل بالکل بھی ججتا ہی نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا ہے
ہاں وہ بات تو صحیح ہے زیادہ اچھا رنگ تو
یک بالکل بالکل صحیح کہا
لیکن جب اس کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ کالا پڑ جاتا ہے
ہے لیکن لائٹ تو وہی دیتا ہے گھر میں سب سے خوبصورت کلر تو وہی ہے
ہاں بالکل صحیح چلو اگلی بار ملتے ہیں
اور ہمارے اسلام میں بھی سفید رنگ زیادہ پسند کیا گیا ہے اوکے اللہ حافظ